ہاں و سر
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی جناب خیریت سے ہیں
الحمد للہ آپ سب کی جے ہیں اور آپ بتائیں
جی جی ہم بھی خیریت سے ہیں الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اور آپ کے والدین خیریت سے ہیں
وہ بھی ش جیس ہے الحمد للہ ٹھیک ہے
چلیے اللہ کا شکر ہے خیریت سے رہنا چاہیے اور جناب آپ کے یہاں موسم کیسا ہے جناب
یاں یہاں پر موسم بالکل اچھا موسم ہو رہا ہےبھی تو پہلے شرع میں صبح تو گرمی پڑ رہی تھی لیکن ابھی مطلب بارش کا موسم ہو رہا ہے
چلیے الحمد للہ یہ اللہ کا فضل ہے جناب اس شدید گرمی میں آپ کے یہاں بارش کا موسم ہو رہا ہے تو اللہ کا فضل ہی ہے جناب کیونکہ ہر جگہ لوگوں کو شدید گرمی سے پریشان ہے
بیشک
جی جی اور آپ کے وہ آپ کیا کہتے ہیں والدین آ خیریت سے ہیں نا
ہاں الحمد للہ سے سبھی کھیے جیس سے
چلیے اللہ کا شکر ہے اور جناب کھانا وغیرہ ہو گیا
ہاں ہو گیا آپ سب کھانا وانا آ گیا ہو گیا
چلیے اللہ کا شکر ہے جناب اور دیکھیے جناب ہم لوگوں کو پانی اور یہ کھانے جو ہیں یہ اللہ تعالی کی ایسی نعمت ہے کہ سمجھیے کہ انسان کی زندگی اس کے بغیر نہیں ہے
ویش م
جی تو پانی جو ہے یہ انسان کی زندگی کا بنیاد ہے ہے کہ نہیں جی کھانا جو ہے یہ بھی انسان کی زندگی کے کا بنیاد ہے اگر کوئی انسان کھانے کے کھائے بغیر پانی بغیر بالکل نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ اللہ نے ایسی نعمت بنائی یہ کھانا اور پانی تو جس کو کھا کے آدمی سمجھیے کہ دنیا میں زندہ رہ رہا ہے اگر آدمی یوں سوچے کہ ہم کائے بغیر بھی اگر ہم دنیا میں رہ سکتے ہیں صحیح سلام سلامت سے تو یہ اس کے کی غلط فہمی ہے ہے کہ نہیں
صحی ہے صحی بات ہے
جی تو ہمیں مطلب کہ پانی کی قدر کرنی چاہیے جناب کیونکہ پانی اللہ کی نعمت ہے جس کو پینے کے بعد دل کو سک کوون چین وقرار آ جاتا ہے انسان کو ہے کہ نہیں
ہوں
جی اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے پانی میں
تو آپ بتائیں کہ مطلب کیا آپ کے یہاں پانی کی کوئی دقت اور پریشانی تو نہیں ہوتی ہے
نہیں جناب یہاں پر کوئی پانی وانی کی جیسی سمسیا نہیں ہے پانی تو الحمد للہ بہت اچھا تھا پانی کیونکہ اپن جیسے گاؤں میں رہتے ہیں نا تو گاؤں میں کیا ہے اسس چیز کی کمی نہیں ہوتی پانی کی کھے کی اس چیز کی کمی بہت کم ہوتی ہے
جی جی بالکل بالکل بالکل دو فرما جی آپ گاؤں میں رہتے ہیں جی جی گاؤں میں تو پانی کی زیادہ فروانی ہوتی ہے جتنا جاؤ اتنا استعمال کرو مطلب کہ یہ نہیں ہاں لیکن ہم کو ان کی قدر بھی کرنی چاہیے کہ زیادہ مطلب کہ بے وجہ اس کو استعمال نہ کرے جتنا ضرورت ہو اتنے ہی بقدر مطلب کہ استعمال کرے ہے کہ نہیں
سحی بات ہے
کیونکہ اللہ دیکھیے اللہ تعالی نے جی جی اللہ تعالی نے مطلب کہ پانی ایسی چیز بنائی ہے نا جو تان انسان اگر مطلب کہ بھوکے رہ جائے کھانا نہیں کھائے تو کھانے کے بغیر انسان رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر انسان سان نہیں رہ سکتا جس طرح دیکھیے ہمارے رمضان رمضان کا جو مہینہ آتا ہے اس میں بھی لوگ روزے رکھتے ہیں تو اس کو بھوک سے زیادہ کیا لگتی ہے بھوک سے زیادہ پیاز کی شدت لگتی ہے یک نہیں جی روزے کی حالت رہ
بس
اسی لیے پانی جو ہے پانی کی ہم قدر کریں کیونکہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی ہر اس نعمت کا قدر کرنا چاہیے جس سے ہم فائدے حاصل کر رہے ہیں ہےیک نہیں جی اور جناب آپ بتائیں پانی کے متعلق کچھ شہر وغیرہ میں کس طرح پانی کی قلت پریشانی ہوتی ہے
شہر میں تو کیا ہے جسے اپن گاؤں میں تو صحی ہے کہ پانی آرام سے کہیں کھیڑ سے مل جاتا ہے زمین سے بورنگ کھود جاتا ہے لیکن سیٹیوں میں کیا ہوتا ہے سیٹیوں میں ایک جگہ اسٹور کرنا پڑتا ہے پانی اور وہاں پر زیادہ اسٹور نہیں کر پاتے پانی بھی ایک تو بہت کم آتا ہے بڑے بڑے اس میں سے آتا ہے تو کیا ہے انسان کے دو دن تک تین دن چل نہیں پاتا پانی اور وہاں پہ بہت پریشانی ہوتی ہے پانی کی
بالکل بالکل صحی بات ہے جی جی شہر میں تو زیادہ دقت آتی ہوگی جناب کیونکہ شہر میں کیا ہے کہ لوگ یہاں تو پینے پینے کا تو خرید کے لاتے ہی یہاں تک کہ مطلب کہ کہیں کہئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نہانے کے لیے بھی خرید کے لاتے ہیں پانی ہے کہ نہیں ٹینکر والے ایسے یا کوئی اور پانی کا سپلائر اس سے لیتے ہیں کہ نہیں
ہوں سی حال
جی پانی دیکھیے پانی بہت اہم ہے زندگی کے لیے وہی اس لیے بولے کہ پانی کو مطلب کہ آدمی استعمال کر سکتا ہے اور پانی ایسی چیز ہے جو ہم دوسرے کو بھی مطلب پلا کے دعائیں لے سکتے ہیں نیکی کما سکتے ہے الله تھل ابھی دیکھا جو آپ نے کہ شدید گرمی چل رہی ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ مسافر کو جو سفر کر رہے ہیں اس کو پانی پلائے ٹھنڈا پانی اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا تو دعائیں دے گا اور نیکی آپ کو الگ ملے گی مطلب کہ یہاں ڈبل فائدہ ہو رہا ہے نیکی الگ ملے گی مطلب کہ دنیا میں بھی مطلب کہ ہم کو نیک نہیںی ملے گی اور آخرت میں بھی نہیںی ملے گی
ہاں صی ہے
جی تو ہم کو پانی کی قدر کرنی چاہیے صرف پانی کے نہیں مطلب کہ کھانے کی بھی قدر کرنی چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ کھانے جو ہیں یہ کھانا وغیرہ بھی بہت مطلب کے ضائع کرتے ہیں جیسے شادی وغیرہ ہو گیا یا کسی پروگرام میں کھانا بنا لیے اور زیادہ تعداد میں مطلب کبھی لوگ کم بھی آتے ہیں موسم کے اعتبار سے یا کبھی زیادہ آ جاتے ہیں تو کھانا جو بچ تا ہے تو اس کو مطلب کہ پھینک دیا جاتا ہے تو اس کو پھینکنا نہیں چاہیے اس کو جو ہے جانور کو دے دنے چاہیے کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے
ہوں ہ سی
سی جی
جسے کم یہ جیسےب کھان کھانا ہوا پانی ہوا جیسے بڑی بڑی شادی ہوتی ہے انوٹییشن ہوتی بڑے بڑے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے اپن کو کم استعمال ہونی چاہیے چیزیں جیسے اپن کو زیادہ کھانے ہونا چاہیے اسس حساب سے بنا چاہیے کہ پورا کا پورا اس میں ہی ختم ہو جائے
بالکل بالکل صحیح بات جو ہاں اس لیے مطلب کہ کوئی تو آپ کو جی کوئی تو آپ کو مطلب کہ ہاتھ پکڑ کے دے نہیں رہا خود سے لے رہے ہیں خود سے جب لے رہے ہیں تو آپ اپنی خواہش کے خواہش کے اعتبار سے لیجیے جتنا مطلب کہ بھوک ہے اسی اعتبار سے لیج ہے کہ نہیں تاکہ کھانا ضائع نہ ہو ہے کہ نہیں
صحیح ہے
جی اللہ تعالی کا شکر ہے دیکھیے یہ کھانے کھانا جو یہ ایسی نعمت ہے کہ اس میں مطلب کہ ہر ایک محنت لگی ہوتی ہے جناب آپ دیکھیں کیا محنت ہوتی ہے سب سے پہلے تو بیج بنانے والوں کی محنت پھر اس کے بعد غلہ کیا کہتے ہیں بیج ب محنت پھر کسان بھائیوں کی محنت زبردست ہوتی ہے
ہ ہوں سی ہے تو محنت کرتے ہیں ج ابھی تو اپ بسان آتا ہے بھی
اس کے بعد جب پھل تیار ہو جائے غلہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کٹوانے کی محنت پھر اس کو تیار کر کے فریش کر کے پھر منڈی میں لے جانا لے جایا جاتا ہے بیچنے کے لیے کروش کرنے کے لیے ہے کہ نہیں
ہاں صحیح ہے
اس کے ب اس کے بعد کیا آئیں گ کی خریدنے والوں کی محنت ہوتی ہے جو گھر کے سدسیہ کماتے ہیں وہ خرید کے لاتے ہیں تو کمانے والے کی تو محنت ہوتی ہے جناب محنت کے پیسے چلاتے ہیں جی اور پھر کیا ہے کہ بنانے والوں کی محنت ہوتی ہے ہمارے گھر کی عورتیں بناتی ہیں خاص طور پہ تو اس کی بھی محنت ہوتی ہے بھائی ہے کہ نہیں جی اس کی مت مطلب کہ اتنا ہر ایک کی محنت لگنے کے بعد تب جا کے ہمارے یہاں کھا ہمارے پاس اور ہمارے سامنے کھانے کا لقمہ ہوتا ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرے ایک ایک لکم میں پر اللہ کا شکر ادا کرے ہے کہ نہیں جناب
بے شک بے شک آپ بلکل
کیونکہ اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ جس کو کہ آپ زندہ رہ رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں آپ اسی کو کھا کے مطلب کہ ناشکری مت کیجیے جو ملے جو کھا رہے ہیں ہلکا سا پانی پیجیے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ الحمد للہ اللہ نے کیا پانی بنایا ہے اللہ تعالا شکر ہے کہ نہیں
بے شک بے شک ہر چیز کے اوپر شکر کرنا چاہیے کھانے پہ پینے پہ ہر ایک چیز میں یہی تو اور انسان کو اس حساب سے کھا چاہیے جس سے وہ پچا سکے مطلب ایک ہی طرف ہوتا ہے کہ انسان مطلب کھاتا ہے زیادہ کھاتا ہے پھر اس کے اور سیدھا پانی پی لیتا ہے ب شریر خراب جاتا ہے پیٹ پیٹ خراب جاتا ہے تو انسان کو اسی حساب سے کھانا بھی اسی حساب سے کھانا چاہیے ہلکا کھانا کھانا چاہیے اس ٹائم ہلکا کھانا چاہیے پانی بھی زیادہ پینا چاہیے گرمی کے ٹائم پہ موسم میں گرمی میں پانی زیادہ پینا چاہیے میرے ڈیہائڈریشن ہو جاتا ہے
بجن جی جی ہاں وہی تو مطلب کہ یہی ہے نا کہ ادھر کیا کہتے ہیں کہ جی انسان کو مطلب کہ اس کی قدر کرنی چاہیے اس کی اہمیت ہمارے دل میں ہو تاکہ ہم جو ہے دیکھے کہ ہم دوسروں کو بھی سمجھا سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے سنت کے مطابق ہم کھانا کھائیں اس سے ہم کو بڑا فائدہ کیونکہ دیکھیے ہمارے کھانے میں بھی برکت ہوگی ہلکا سا تھوڑا سا بھی کھائیں گے تو برکت ہوگی اس میں اور مطلب کہ ہمارے کھاد جیسے اگر تھوڑا بنا ہے اور انسانوں کی تعداد زیادہ لگ رہی ہے افراد زیادہ ہیں تو پھر بھی ہم اللہ کے اور رسول اللہ کے تعلیمات کے حساب سے کھانا کھائے انشاء اللہ آپ کے تھوڑا ہی کھانا میں برکت ہوگی ہےگی نہیں جی تو سارا چیز یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کدر قدر کرنی چاہیے کھانے کی پانے کی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ہے جو ہمیں سمجھیے کہ گھر بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے کہ نہیں چلیے انشاء اللہ تعالی پھر بات ہوگی آپ سے بات کرکے بہت اچھا لگا خدا حافظاظ